ہاں کیا کہہ رہی تھی تم
میں کہہ رہی تھی یہ مجھے بھوک لگی ہے ہلو
یا
ہاں
کیا کہہ رہی ہو
میں کہہ رہی تھی مجھے بھوک لگی
اچھا ٹھیک
ہوں وہ مجھے بولا تھا وہ ہو گئی جو ہم ہم کام کر رہے تھے نا پچھلی بار وہ ہو گیا تھا نا کمپلیٹ
کیا
جو ہم کام کر رہے تھے نا پچھلی بار وہ جس سے نا ہم پیسے کماتے ہیں
ہاں
وہ ہو گیا تھا کمپلیٹ تم نے کیوں پھر سے شروع کیا وہ
جتنا ہو سکے اتنا میں کروں گی
مطلب اس کی لمٹ ہوتی ہے نا وہ تو کمپلیٹ ہو گئی
جانے دو میں کروں گی ان لمیٹیڈ
کیا ہوگیا کل تو یہی بول رہی تھی میں کہ اور کر سکتا تم نے بولا نہیں
میں نے بولا نہیں مجھے نہیں پتا اس کا کیا حالات ہوگا میں اپنی ذمہ داری پہ کرتی ہوں وہ اس کی پیمنٹ آئے یا نہ آئے میں آپ اپنی ذمہ واری پہ کر
اچھا ٹھیک چلو کوئی مسلہ نہیں
ہاں ا مجھے بھائی آیا پیسے مانگنے تو اس نے میرا فون لیا اس نے خود اس کا یہ پے ٹی ایم وغیرہ کھولا تو وہ مجھے کہہ رہی ہے مصیبت کے کارن تمہارے ہاتھ پیسے لگ گئے بڑی بہن تو مجھے سو روپئے کبھی کبھار دیتی تھی تم تو دس روپے سے بھی وہ پہلے ڈانٹ دیتی ہو پھر دس روپئے دیتی ہو
ایسے ٹھیک چھوٹی بہن کو بول رہا تھا
نہیں وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ رانی کی رانی تھی نا یہاں اس نے بولا وہ مجھے دیتا ہاں دیتی تھی سو روپئے کبھی کبھار کچھ اور آپ کے ہاتھ پیسے لگ گئے آپ تو دس روپئے دینے سے پہلے سو باتیں سناتی ہو گی خرچے کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا
کرو یار مت کرو
نہیں حساب رکھنا میں نے بولا مجھے چودہ دن کے لیے تین ہزار ہے
پر جب ختم ہو جائے گا تو اور مانگ لینا مگر اس کو دیا کرو وہ کیسے تھے وہ کیسے مینیج کرتی تھی وہ اس کو تو اتنا ہی ملتا تھا
یہ مجھ سے جھوٹ کہتا ہے کہ میں میں بھی دوں اس کو نہیں پتا کہ میں کیسی ہوں
اچھا ٹھیک
اور ہو گیا اب کام ختم کہ نہیں
کچن کا تو کمپلیٹ ہو گیا اب اب نیچے یہ ہوچاتا ہے دیکھیں کہ وہ ہو گیا
اچھا ٹھیک
ہاں اور مجھے بہن ویڈیو کال کر رہی تھی اب میں نے اس کو میسج کی تو میں ابھی تھوڑا بزی ہوں ہم بعد میں بات کرے گے
وہ کرتی ہے کام
او او میرا نقصان ہو گیا بہن
کیا ہو گیا
میرا گیس بند ہوگیا
ک کیا ہو گیا
گیس گندا
اچھا ٹھیک
اس پہ دال چڑھا کے ہے دال چڑھا کے نا پھر اس کو اسٹیم رکھتے ہیں نا تو اس کو اسٹیم آئی تو گیس گندہ ہو گیا مجھے اتنی اریٹیشن ہے اس سے
اب اب تم واپس اس کو نیچے اتارو گی پھر سے واپس صاف کرو گی مطلب پورا صرف اتنا ہی نہیں پورا
ہاں ہاں اس کو میں نے کیا بھی صاف صاف ہی کر رہی ہوں
ہاں
اسے نقصان تھا
ہاں ہاں
اچھا
میں نے بہن کو کی میں سے بہن میں کام کر رہی ہوں وہ مجھے بول رہی ہے دفع جاؤ دوبارہ یہاں فون نہیں کرنا
مزاق کریں
مذاق ہی کر رہے ہوں مجھے پتا ہے
ہاں
اس کو پتا ہے کہ میں ابھی کال کروں گی
ہاں اس کو یاد آ رہی ہوگی
نہیں میں نے اس کو کی نہیں صبح بھی کال تو اس میں مطلب صبح میں بزی ہوں
اس کے سسرال میں کون کون ہے
اس کی دو نند ایک کی شادی ہو گئی ہے
ہوں
اور اس کا شوہر ہے ساس اور سسر اور نند کا بیٹا اس کا پہلا ڈیورس ہو چکا ہے نا اس کا بیٹا ہے اور وہ بھی
اچھا ٹھیک مطلب اس کو ڈیورس ہو گیا پھر پھر سے شادی کی اب وہ سسرال میں ہے
ہاں اب اس کی بیٹی بھی ہوئے
اچھا جو جو بیٹا تھا وہ ابھی مطلب ادھر ہی ہے نانیال والوں کے پاس اچھا ٹھیک
ہوں اور کہو
بس ٹھیک وہ کدھر رہتے ہیں تمہاری بہن
مجور نگر میں
لوبی میں سارا کچرا جمع ہوا ہوتا ہے
اٹھالو
وہی تو اٹھا رہی ہوں ورنہ کہاں آپ کو بلاؤں گی
نانی ہے دادی نہ دادی
سب ٹھیک سب اچھے سے شکر اللہ کا
اچھا ٹھیک
میرا جب کچن صاف ہوتا ہے میرے دل کو اتنا سکون ملتا ہے
یہ سکون تو پھر تمہیں روز ہی ملتا ہوگا
ہاں اس سکون کی تو الگ ہی بات ہے
ہممم
تم کیا جانو ایسا سکون
پھر میں بھی کرتی اتنا بھی مت بولو
کیا کہہ رہی ہو
میں بول رہی ہوں میں بھی کرتی ہوں گھر میں
کیا کیا
بول رہی ہوں میں بھی کرتی ہوں کام اتنا بھی مت بولو
ہاں وہ تو مجھے پتا ہے ماما سے کھانا بنواتی ہوں
کتنی بار بولو گی ایک ہی بات
جتنی بار ہو سکے
اچھا میں كوشش کروں گی اب سے کھانا بنانا
ہاں چلو وہ بھی دیکھا جائے گا
یار میں سچ بول تی میں بول دیکھو تمہیں کیسے پھر پتا چلتا ہے میں سچ بولتی ہوں جو بھی بولتی ہوں سچ
ورنہ کیا میں جھوٹ کہتی ہوں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں جھوٹی ہوں
ہاں میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ تم جھوٹی ہو
دوبارہ بات کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اف
جتنا میں کام کرتی ہوں اگر اتنا کام پڑے گا نہ
ہاں
دن میں ہی تارے دکھنے لگیں گے
یار جب کرنے کی بات آتی ہے تو پھر میں بیٹھتی نہیں ہوں دن بھر
ہاں تو بیٹھ جاؤ کس نے منع کیاہے
ابھی بیٹھی ہوں لیٹ کروں
ہاں تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا اپ دن بھر بیٹھی ہوئی ہوتی
دن بھر تو نہیں دن بھر نہیں قسم سے دن بھر کہاں
ہاں اور کس کو دن بھرہی کہتے ہیں
میں آرام کرتی ہوں مگر دن بھر تھوڑی صبح اٹ تی ہوں تھوڑا کام کرتی ہوں پھر ٹیلرنگ کرتی ہوں کبھی کبھی آپ سے بات کرتی ہوں کھانا کھاتے پھر تھوڑی بہت اور کام پھر سے ٹریننگ پھر اسکول کا بھی کام تھوڑا بہت اب کہاں بیٹھی رہتی ہاں اب آپ یے بولو
ہاں وہ تو دکھ رہا ہے
پھر سے اب میں کیا ایسا ثبوت لاؤں کہ تمہیں یقین ہو
آپ آج سے کھانا بنانا شروع کررہے ہو
ہممم
تو بہتر رہے گا
ٹھیک ہے جہاں مجھے نہیں آئے گا میں تمہیں بولوں گی
کیا کہہ رہی ہو
میں بول رہی ہوں جہاں مجھے نہیں آئے گا میں بولوں گی آپ کو
اچھا
ہوں ہوں
اور کوئی خوشخبری
ابھی تو کوئی خوش خبری نہیں تم ہی خوش خبری دو
ابھی تو اداسی چھائی ہے زندگی میں
کیوں ایسا کیا ہو رہا جو اداسی چھائی ہوئی ہے
نہیں تمیں بولا تھا کہ میں بولوں گی فون پر مگر تمھیں یاد ہی نہیں رہا تو پھر میں کیا کر
کہنا تمہں ہے جیسے میں اپنی ہر ایک بات بنا پوچھے بتا دیتی ہوں
ہاں مسئلہ دوسرا ہے تم اکیلی ہوتی ہو اس لیے تم بول پاتی ہو
نہیں میرے یہ بات غلط ہے کہ میں اکیلی ہوں
پھر بھی تم اچھے سے بول پاتی ہو مجھے بہ پی صاہی ہوتی پھر میں تمہیں بول سکتی
مسئلہ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ بات شیئر کرنے میں کمفرٹ نہیں ہو
وہ مسئلہ نہیں ہے پھر میں یہ بات اٹھاتی ہی نہیں میں چاہتی ہوں کہ کوئی ٹائم ملے میں تمہیں بولتی پھر دل ہلکا ہوتا ہے تم خود مت بولو کیا مسئلہ ہے کیا نہیں
چلو آج میں آپ کو ضرور کہوں گی
ہاں پھر اگر انسان مطلب کسی کو کچھ بولتا ہے تو مطلب جب مشورہ کرتا ہے تو اس کا سولوشن بھی نکلتا ہے اور دل کو راحت بھی ملتی ہے
چلو اچھی بات ہے
ہوں
اچھا میں کھانا کھاتی ہوں ہاں
اوکے ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ میں مجھے بھی تھوڑا کام ہے میں بھی وہ فنش کرتی ہوں
ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ